السلام علیکم وعلیکم السلام
اصل مم کیسے ہو آپ
ہم بڑھیا میم آپ بتائیں آپ آپ خیریت میں
بالکل میں بھی ٹھیک اب ٹھیک ہوں گھر پہ سب ٹھیک اچھے سے
ہاں بالکل آپ کے گھر پہ سب ٹھیک امی ابو
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو ابھی
کچھ نہیں بس ٹیل رہے ہیں
اچھی بات ہے دوست بھی ساتھ میں
نہیں نہیں ہم اپنے گھر کی چھت پہ ٹہل رہے ابھی کیا تھوڑی رات زیادہ ہوگی تو دوستوں کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگتا ہم کو
بالکل بالکل صحیح بات کہی آپ نے
اور آپ کیا کر رہے ہو ابھی
میں بھی بس بیٹھی ہوئی ہوں اور چائے پی رہی ہوں ابھی سر میں تھوڑا سا درد تھا تو میں نے سوچا کہ چائے پی لیتے ہیں تھوڑی سی تھوڑا سا ریلیکس فیل ہوگا چاۓ سے
ہاں بالکل اپنے انڈیا میں تو کیا سر درد ایک طریقے سے چائے سے بھی مٹ جاتا ہے
جی جی جی بالکل اسی لیے میں نے بہتر یہی سمجھا
جی بالکل
تو کس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے آج
ہاں آپ بتائیے کس ٹاپک پہ کرنا ہے آپ کو بات
ابھی تو میرے دماغ میں کچھ نہیں ہے اگر آپ کے دماغ میں کچھ ایسا ہے تو آپ بتائیے
جی اور یہاں پہ موبائل یوز پھر لے لیتے ہیں پھر ٹاپک اس سے کیا سیکھ بھی مل سکتی ہے اپن کو موبائل کے بارے میں کچھ یوز کرنا اس کا کچھ دراپیوگ کرنا کوئی ہانیکارک کچھ یہ سیکھ مل سکتی ہے اپن کو
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اسی پہ بات کریں گے
جی میم بالکل ہاں تو آپ کچھ انفارمیشن دیجیے موبائل یوز کے بارے میں کچھ آپ بتائیے پھر کچھ ہم بولیں گے
موبائل یوز کے بارے میں تو ہ ویسے آپ کو پتا ہے آج تو موبائل کے بغیر کوئی کام پوسبل نہیں ہے مطلب موبائل کی اتنی ضرو رت بن گئی ہے آج کل ہماری لائف میں
بالکل بالکل
بالکل ہاں تو ویسے آج کل جو مین چیز جو کہ پڑھائی وڑھائی وہ سب آن لائن مطلب سب آج تو ہر کام صرف آن لائن مطلب آپ مان کے چلو کے زندگی جیسے ڈپینڈ ہوتی ہے موب موبائل فونس بھی ہے نا
بالل بالکل بالکل
میرا منا یہ مطلب اگر موبائل فون یہ استعمال کرے گا لیکن پہلے ہمیں اس چیز کا پتا ہونا چاہیے ہمیں پہلے اس چیز کے بارے میں پڑھنا چاہیے یہ سننا چاہیے اس بارے میں کسی سے پوچھ پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ نئے ہو اگر آپ کو موبائل فون استعمال کرنا ہے تو آپ کو پہلے اسی بارے میں جانکاری لینی چاہیے کہ ہاں اگر میں ایسا کروں گا مجھے کون سا فائدہ ملے گا اگر میں ویسا کروں گا مجھے کونسا نقصان ہوگا مطلب میرا مطلب ہے کہ ہمیں دونوں جاننے چاہیے فائدے بھی اور نقصانات اس کے فائدے کیا مل سکتے ہو کیا کر سکتے ہو آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں فون کسی کو ایمرجنسی فون ہوگا وہ کر سکتے ہیں پڑھائی کر سکتے ہیں دنیا بھر کی خبر جان سکتے لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کتنے یہ نقصانات بھی ہے جیسے کہ آج کتنے فراڈس ہوتے ہیں آج کتنے شریف لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے آج کا مطلب یہ جو ہیکنگ سسٹم ہے آدی کہ آپوں کے اکاؤنٹ کو ہیک کیا جاتا ان سے پیسے نکالے جاتے جو لوگ بچارے محنت مزدوری کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے جاتے ہیں اور آدھو کو دھمکایا جتا ہے فون موبائل فونس پہ ہی اور عالم کو ایسی بچاری مطلب حرکت ایسی کو کیپچر کیا جاتا ہے آدھے بولتے میں یہ اپلوڈ کروں گا مطلب کرلس گرل فنڈ بوائے فرینڈ کا جو قصہ ہوتا ہے بتا لڑکیوں کو م کہ کروں گا وہ لیکن اتنا ذہن ہونا چاہیے کہ کیا یہ چیز کتنی خطرناک بھی ہو سکتی ہے جتنا ہی فائدہ دیتی ہے اتنا اتنی کئی زیادہ یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے آپ سمجھتے ہیں میری بات
جی بالکل بالکل بولیے ماشاء اللہ ہم آپ سے آپ بہت اچھا بتا رہی ہے ہم کو بولیے
چلیے تھینک یو تھینک یو سو مچ تو یہی بات ہو رہی ہوں میں کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے جتنی یہ چیز جتنا فائدہ دے رہی ہے اس سے کئی زیادہ یہ ہمیں نقصانات بھی دیتی ہے ہمیں اس چیز سے اپپیر ہونا چاہیے تو آپ کے خیال میں آپ کیا کہنا اچھا ہوتا گ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جیسے ویسے ایک اور بات میں سی ا اب ایک منٹ میری بات سنی ویسے آج کل ہمارے گھروں میں ایک اور اور کامن مطلب عام گھروں میں ہماری یہ بچے ٹینتھ پاس ٹویلتھ پاس کر تے اور ماں باپ کو لڑائی شروع کر ختم کرنے بولتے نہیں ہمیں موبائل فون چاہیے یہ میں نے ٹینتھ پاس کیا ٹویلتھ پاس کیا یہ ایسے ہی فون تھے پھر وہ اں والی ایجنسی بن جاتے ہے موبائل فون پکڑنے کے بعد ہی کیونکہ ہمیں مجھے لگتا ہے میرے حساب سے اگر آپ بچے کو فون دے رہے ہو تو پہلے آپ بچے کو انفارمیشن پہلے آپ بچے کو سکھاؤ بیٹا ایسا نہیں ہوتا ہے خالی آپ انسٹاگرام پہ اپنے پکس اپلوڈ کرو گے پھر آپ کو وہ لائک کرے گی دنیا اتنی پہلے سنو اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے یہ کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی ہے آپ پہلے مجھے لگتا ہے بچے کو اتنا علم ہونا چاہے اس کے بعد ہم اس کو موبائل فون وغیرہ دینا چاہیے
جی بالکل موبائل یوز موبائل فون دینے سے پہلے اپن کو بچے اگر بچے نا بالغ ہے تو ان کو موبائل سے ایک طرفہ دور رکھنا ہی چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے کب بھی جو ان سمجھ بچے ہوتے ہیں جن میں سمجھ نہیں ہوتی جن کے کھیلنے کودنے کی کی عمر ہوتی ہے جن کو موبائل دلا دیا جاتا ہے ماں باپ کی جد کے دوارا تو کچھ بھی غلط بھی غلط قدم بھی اٹھا سکتے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک ایسے ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں دن بھر میں جو کہ ایک بچے کے بھوش کے لیے بہت زیادہ خراب ہوتا ہے اگر بچہ سمجھدار ہے اپنا اگر بچ آپ کا بچہ اگر سمجھدار ہے وہ نابالغ نہیں ہے اس کی عمر ہو چکی ہے تو پھر بھی آپ اس کو موبائل دلا سکتے ہو لیکن اس سے پہلے موبائل کے بارے میں اس کو تھوڑا بہت جانکاری انفارمیشن دے سکتے ہو آپ کو پتا ہے آپ کا بچہ اب سمجھدار ہے لیکن پھر بھی آپ تھوڑے بہت انفارمیشنے سکتے اس کو کیونکہ جو آپ انفارمیشن دو گے اس سے آپ کے بچے کا بوشیہ اجول ہی رہے گا اگر اپ اس کو غلط رح پے سے چلنا سکھاؤ گے آپ اسے کچھ بولو گے نہیں تو اس میں آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے بہت جیادہ
بالکل صحی حکہا آپ نے تو میں یہ ہی بول رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے موبائل فون نے اتنا بگاڑ کے رکھ دیا ہے مطلب جو چیزیں ہمیں بیس پچیس سال میں پتہ چلتی تھی کہ اچھا ایسا ہوتا ہے ویسا آج کل بچے جو کہ مطلب سیکنڈ کلاس میں پڑھتا ہے جو ابھی نو سال کا ہے آٹھ سا کا اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے ویسا مطلب اتنا اتنا خراب کے رکھ دیا ہے سوشل میڈیا نے بچوں کو بھی ذہن کو خراب کر کے رکھ دیا ہے پتا نہیں کون کون سی ایپس استعمال کرتے ہیں میں نہیں بول رہی ہوں بٹ انسان مطلب انسان تو غلطیوں سے ہی بنا ہے لیکن میں بول رہی ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا سنبھل کے استعمال کرنا چاہیے آ سب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات
جی بالکل بالکل آپ بولیے
جی آپ بولیے اب
آپ کو پتا ہوگا کہ آج کی دنیا میں وہ ایسے موبائل فون سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کو اپن سا سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی کیونکہ آپ کو پتاہ ہے آج آج کل موبائل فون ایک ایسی چیز ہو گئی ہے جو کہ ایک ویک دے کو بگاڑ بھی سکتی ہے اور سدھار بھی سکتی ہے
بالکل صحیح بات کہی آپ نے
ا باے کائی کرتے
اور کیا کیا آپ کون سا مطلب کیا مشورہ دینا چاہو گے مطلب بچوں کو یا ہمم کیا رائے ہے آپ کی جو آنے والی جنریشن کی جو موبائل ایئر فون استعمال کرنا چاہیں گے یا کریں گے آپ کے کیا مطلب میسج ہے ان کے لیے
جی میںم یہ تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو موبائل دینے سے پہلے ان کی کچھ جانکاری انفارمیشن لینی چاہیے کیونکہ موبائل ایک ایسی چیز ہے جو بچوں کو بالکل بگاڑ سکتی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے
جی میم آپ کو پتا ہوگا کہ موبائل فون کے مادھیم سے کئی زیادہ اسکیم سائبر کمیشن ہو رہے ہیں جن سے بھی کہ کسی غریب ویکتی کے اکاؤنٹ میں سے پیسے یوی کاٹتے جا رہے ہیں
بالکل بالکل صحیح بات ہے
وہ وہ بچارا محنت کر کے اپنے پیسوں کو جوڑتا ہے اپنی روزی روٹی کے لیے لیکن اس سائبر والے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ان کے پیسوں کو پٹ سے کارڈ بھی لیا کرتی تھی اور اس سے زیادہ تر وہ شکار ہوتے ہیں جو موبائل یوز کے بارے میں کچھ اچھے طریقے سے نہیں جانتے جی میم بولیے آپ ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو